ہیلو
وعلیکم السلام بھائی جان
کیا حال چال سب خیریت
سب خھیلت بھائی جان آپ بتاؤ سب گھر پریوار سب بڑھیا سب خھیلت
سب ٹھیک ہے سب طبیعت ٹھیک ہے اور بتائیے کھانا کھا لیے
یہاں بھی اللہ کی خیریت ہے سب کچھ بڑھیا ہے سب خیریت ہے سارے گھر پریوار لوگ سب کچھ بڑھیا ہے صحیح ہے ہاں بھائی جان ہم نے کھانا کھا لیا بھائی جان آپ کھائے بھائی جان
ہم تو کھ ابھی کھائے ہیں چاول دال سبزی پاپڑ تلوڑی چٹنی کچڑی پکوڑی آپ بتائیے آپ کیا کیا کھائے ہیں ہ
ارھائی جان چاول دال بھات سبزی آلو کا اور یہ کیا پیاز کا خکتی ترووا پاپڑ سلاد سب کھاائے ہیں گم دھبا کھائے ہیں ابھی بڑھیا سے کھائے ہیں
کوئی موسم میں کیا کیا خبر ہے موسم بڑھیا ہے آ
موسم موسم کیا بتائے آپ کو موسم ادھر کا بالکل بھی اچھا نہیں ہے اب اتنا گرمی کا موسم ہے یہاں پہ سڑک پہ نکلنا مشکل ہو گیا ہے سب کا یہاں پہ س س یہاں پہ سڑک پہ نکلنا مشکل ہو گیا یہاں پہ سب کا
بہت آواز آ رہی تھی پیھے سے بھائی تھوڑا آواز اپنا مائل کا جا آواز کسی اور کا نہ ہے آواز ڈسٹرب کر رہی ہم ٹھیک ہے ہے تھ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ج نہیں یہی بتا رہے تھے کہ گور گرمی اتنا زیادہ ہے نا دھوپ اتنا زیادہ نکل رہا ہے کہ یہاں پہ سڑک پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کا دوپ کے کارن لوگ چھاتات ل نکل رہے اپنے اپنے گھر سے سارے بچوں کا اسکول جانا پڑھنا لکھنا کوچنگ جانے والے سب کا اتنا مشکل ہو گیا ہے دھوپ میں نکلنا پڑھنا لکھنا اب تو میرے خیال سے گرمی کی چھٹی سرکار کو دے دینی چاہیے
یہ ٹاپک تھوڑا ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے آپ چھٹی اسکول کی آپ لوگ اسکول کے لو اسکول کے ماٹر ڈسائڈ کری سب چھٹی ہوگا گرمی کے گرمی کی دیکھ کے حالات کو اب لوگ کر جائیں گے ش روخ صاحب اسکول سب کے سر لوگ چھٹی کریں گے گرمی کافی تو بڑی ہے لیکن ابھی اتنا گرمی تو آئے گی اب بہت سارا وقت بچا ہوا ہے ا تو شروعات ہے گرمی کی اس لیے ابھی چھٹی ہوئی نہیں ہے ہو جائے گی اگلے منتھ میں اگلے مہینہ میں چھٹی ہو جائے گی ہ سمباونا رہے گی چھٹی ہونے کی
وہی نا اتنا نا گرمی ہے کہ کیا چھٹی ہو جائے تو اچھا ہے تھا بچہ سب کو راحت ملے گا ورننا بچہ سک دیکے بات یہ ہے نا کہ بچہ سب ابھی نازجک ہوتا ہے اب بھو میں پڑھنے لکھنے جائے گا تو اس کا طبیعت پر اثر پڑے گا ا طبیعت پہ اثر پڑے گا تو بچہ سب بیمار پڑے گا بیمار پڑے گا تو اپنا بوشیہ اس سب کا بیکار ہو جائے گا سب علاج
بھائی بس یہی بھائی جان لیکن ابھی جب سب تو بچے سب ڈٹےا لڑے گا نہیںب گ آگے چل گرمی کیا روپ ہے کیا نہیں ابھی سے بچا سب ایسا کو سنار لے گا گرمی ے گا کافی بڑھیا بات ہے آگے بچے سب کو دقت نہیں ہوی گرمی چلنے میں ہمم لو کے سمے میں بھی تو گرمی تھا لیکن اتنا گرمی نہیں ہے قصہ ہے تو ادھر ادھر بہت زیادہ ہی گرمی پڑ رہی ہے ہمارے ٹائم پ انا گرمی تھی نارملی تھی زیادہ اتنا گرمی نہیں تھا نہیںیک لوگ ہے نا پڑ کاٹ دے رہا ہے لوگ پڑ کاٹ کرٹ کر گھر بنا رہے ٹھیک ہے پڑ بھی کاٹ رہ ہے لیکن پڑوں کو تھوڑا جانا بھی چاہیے بہت جگہ ہے لوگ لوگ لگ کاٹ رہے چار لگانا چاہیے لیکن ایس لوگ پڑ کٹ رہے ہیں پیڑ اگار نہیں رہے ہیں ب
ارے اس اسی ارے بھائی جان اسی ٹاپ میں تو آپ نے میچ آپ دیکھے ہیں بھائی جان آئی پی ایل ہے بھائی ج
ا دیکھیے میں کاص ہو ہے نہیںچ دیکھتے دیکھتے کبھی کبھی کبھی کبھی نہیں ند کیا اور بولیے کہیں گومنے جانے کا پلان ہے
بھائی جان یہی سب مدوں کو دیکتے ہوئے نا کرکٹ میں ایک نیم بنایا گیا ہے جس میں سارے ڈاٹ بال ڈالنے پہ نا ایک ڈاٹ بال میں پندرہ پیر لگائے جا رہے ہیں بیی سی سی آئی نے نیم کو بنایا ہے بہت یہ مجھے نا پرسنلی طور پہ بہت اچھا لگا تو بہت اچھا لگا یہ دم ہ ایک پندرہ پندرہ پٹ لگائے جا رہے ہیں
سوئینے بھائی جان بھولے ہیں سر گرمیوں کے چھٹی میں کہیں جانے کا پلان ہے کہ نہیں
گرمی کی چھٹی میر سوچ تو رہ کہ گرمی کا چھٹی ملے تو کوئی ایسا جگہ جائے جہاں پہ دیکھو دل کو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ملے سکون ملے دیکھ کے ہر ایک چیز
تو چاں ج ہے سور بڑھیا جگہ ہے کشمیر چلیے کاشمییر
اور کشمیر کشمیر بہت بڑھیا جگہ ہے کشمیر چل سکتے ہیں کشمیر بہت بڑھیا جگہ ہے وہاں پہ
کبھی گ ہے کنی وہاں کہ ہریالی دھے کہ کبھی کشمیر کبھی گ ہے کہ نہیں
تو یہ کشمیر کبھی گئے ہیں کہ نہیں ا جان کشمیر ک بھی گئے ہیں کہ نہیں وہاں کا انوھو اٹھائے ہیں کہ نہیںاں سوچتے سنیے بہت وہاں پہ شیب جو ہے نا شی بہت فیمس ہے کشمیری شی بہت
ہاں وہاں کا سیب کشمییر سے بہت فیمس ہے وہاں کا ک
اسی لیے سوچے چلیے وہاں پہ کشمیری سے وہ کھا کے آیا جائے وہاں کا برفیلا پہاڑ جگہ گھوم کر آیا جائے بہت مزار مزیدار جگہ ہے وہاں پر ب اچھا لگتا ہے ہم کو وہاں کا ماؤنٹین اییج وہاں پہ مجارہ دکھاتے ہیں وہاں پر اسکیٹنگ وہ بھی بہت ہوتا ہے ہم کو پسند ہے ب پ بچھلنا اور اس کا اچھا لگتا ہے
ہاں وہاں وہاں کا نظارہ وہاں بہت خوبصورت ہے باقی میں بہت خوبصورت وہاں کا نظارہ ہے اور وہاں کا شیک پورا وشو بھر میں پرسھ ہے
بات تو صحی بول رہے س پرھ ہےتتا
نہیں ہم لوگ چ سکتے ہیں وہاں پہ کرنا چاہ کھا سکتے ہیں اور سیب اور میٹھے میٹھے سیب وہاں لگتے ہیں تو وہ بھی کھانے میں مزہ آئے گا بھائی جان کابھی چلا جائے ہم لوگ سب کوئی توو ب
تو ب سب بڑھیا وہاں پہ گھومنے کا تو بہت زیادہ فائدہ ہے فائدہ ہی فائدہ وہاںہ گھومنے کا وہاں پہ گھومنے کا بہت زیادہ ہی فائدہ فائدہ ہے ہاں بتائیے کب چل رہا ہے اسی سال چل رہائیں گے کیا اے سال
بس اگلے مہینے چلا جائے بت بھائی جان ہمارا ایکا کرتا تھا بچپن پون تو ان سے بھائی جان سے بات ہوتی ہے کہ نہیں
ہوتی ہے ہوتی ہے بات ہوتی ہے لیک تھوڑا ناج لٹکٹ نہیں کا ہے کچھ بولی بولی میں ک زیادہ ہی بول لیتا ہے نہیں کا
ہاں وہی تو جسے بچپن میں نٹ کٹ ہوا کرتا تھا کیا ابھی بھی ویسے ہی نٹ کٹ کیا کون بھائی جان
ویسے ہی ویسے ہی ہے ابھی تو سدھرا نہیں ہے لیکن سدھارنے کوشش کیا جا رہا ہے بہت گھر پہ پٹائی کات سمجھتا نہیں بات خالی دن بار دھوپ میں گھومتا رہتا ہے لے کیا
اچھا نہیں بھائی جان سے مل نہ کچھ سمے پہلے بات ہوا تھا سب کچھ سب خیریت بتا رہے تھے وہ بھی یہی ب بتا رہے تھے کہ گھومنے پھرنے چلا جائے گا تو بتایا بتائیے گا اس لیے سوچے کہ کہ ابھی ہم لوگ گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو ان کو بھی یاد کر لیا جائے
کیا نہیں کیا نہیں اس کو بھی لے کے چلا جائے گا اس کو بھی لے کے گھمایا جائے گا کبیر دکھایا جائے گا پارک پر ب لگا تو جومنی کام کا حصہ پورا ہو جائے گا تو پلی چلیے گا بس سے کہ ٹرین سے ج
ج تو خالیہ گور ب کیا بتایا بھائی جان ہم تو بول رہے ہیں کہ ٹرین ہی بک کیا جائے اے سی والا بوگی بک کیا جائے گا اور اسی میں سب بھائی جان سب لوگ بیٹھ کے ایک ساتھ سفر کیا جائے گا اور اے سی والا بوگی رہے گا تو گرمی س احساس کم ہوگا اور ہم لوگ کے لیے اچھا رہے گا وہی نہیں تو بس سے جانے پہ تو بھاڑا بھی زیادہ لگ جائے گا اور دوری بھی جلدی نہیں پورا ہو پائے گا ٹرین سے یہ تو فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ کا بھڑا بھی کم لگے گا اے سی کا بھی م مل جائے گا اور ہم لوگ جلدی اپنے مندل تک پہنچ بھی جائیں گے بھائی جان تو کیوں نہ وہ
ا صای رہنے کا سونے کا بس م توے سونے کا بنے گا نہیں ٹرین رہائے گ تھا سونے کا بھی سب ہو جائے گا آرام سے فکر جائیں گی تو ہرا ہسبینڈ نہیں ہا اسکول ہوا نہیں نہیں ہوگا سب بڑھیا ہے اور بولیے اور کیا ح چل صاح بڑھیا ہے تو آگلہ منے مئی بتل
اگلے
ہاں سب بڑھیا ہے
ایک دم سب بڑھیا ہے ایک دم بہت اچھا ہے بہت بڑھیا ہے
کہیے اور آواز نہیں آ رہی ہے بولیے
نہیں آواز تو پورا ہم کو آ رہی ہے آپ کی بھائی جان اور بتائیے اور سب سب خیریت
سبے تو ہم پلان بناتا ہے بنائیں گے تو آپ کو بتائیں گے چلا جائے گا ساتھ میں ٹھیک ہے تھوڑا کام ہے
ٹھیک ہے بھائی جان تو پلان پلان بنائیے گا تو بھائی جان ہمیں بھی بتائیے گا رب خیریت رکھے گھر پریوار سب سے سلامت رکھے اللہ کی خیر سے آپ کی عمر لمبی ہو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے